جی السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہوآپ
جی الحمد اللہ ٹھیک ہے اور بتائیے آپ سب خیریت
بس ٹھیک امی ابو ٹھیک ہیں
جی جی الحمد اللہ سب ٹھیک ہے اور آپ کے والدین کیسے ہیں
الحمد اللہ سب ٹھیک ہے میں نے سوچا آج بیٹھا ہی تھا آج آپ کو کال کروں کسی ٹاپک پہ بات کرنی تھی
جی جی کریے سوشل میڈیا پہ بات کریے
بالکل بالکل ا آج کی آ ج جی ہاں
اس کے کچھ فائدے کچھ نقصانات بتائیے پہلے فائدے بتائیے
بالکل بالکل آج کی جدید دور میں سوشل میڈیا انسانی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے
جی جی بیشک
انٹرنیٹ کی طریقے کے ساتھ فیس بک انسٹاگرام واٹسپ ٹویٹر سنپ چیٹ اور یوٹیوب جیسے ایپلیکشن میں دنیا کو ایک گلوبل ولیج بنا دیا ہے
جی جی جی جی صحیح فرمایا آپ نے
آج لوگ چند سیکنڈوں میں دنیا کی کسی بھی کونے میں رہنے والے افراد سے رابطہ کر سکتے ہیں
جی جی
سوشل میڈیا نے معلومات حاصل کرنا اپنی رائے کا اظہار کرنا اور دوستوں اور رشتے داروں سے تعلق بھرا برآمد رکھنا بہت آسان بنا دیا ہے لیکن ہر ٹیکنالوجی کی طرح سوشل میڈیا کے بھی فائدے اور نقصانات دونوں ہیں پہلے ہم دیکھیں گے فائدے کیا ہیں اس کے سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کا سب سے جو بڑا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جڑنے کا ذریعہ ہے
زریعہ جی جی
جی اگر کوئی مطلب کہ اگر کوئی دور رہنے والا رشتے دار اور دوست ویڈیو کال وائس کال اور میسج کے ذریعے آسانی سے رابطہ میں رہتا ہے
جی جی
اس کی وجہ سے فاصلہ کم محسوس ہوتا ہے اور محبت اور تعلق مضبوط رہتا ہے
جی جی تعلقات بنے رہتے ہیں
بالکل بالکل
جی
اور اگر ہم دیکھیں گے تعلیم تعلیم کے متعلق تو تعلیم میں بھی جو سوشل میڈیا ہے اس کا اہم رول ہے سوشل میڈیا تعلیم کے لیے بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے ہے کہ نہیں اسٹوڈینٹس ایجوکیشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں آن لائن لگ کورس اٹینڈ کرتے ہیں اور مختلف سبجیکٹ کے نوٹس حاصل کرتے ہیں
جی اور کہیں بھی کچھ مطلب ڈاؤٹس ہوتے ہیں تو وہ ترنت اس کو کلیئر ہو جاتا ہے کہیں بھی مطلب اٹکتے ہیں بچے تو اور گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں کہیں مطلب یہ نہیں ہے کو جن کے پاس نہیں ہے مان لیجے جن کی آمدنی کم ہے ان کو باہر جانا ہے پڑھنے تو کوئی یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو وہ باہر آن لائن گھر بیٹھے بھی وہ اپنی مطلب ایگزام کی تیاری کر سکتے ہیں اب اپنی پڑھائی اپنی پڑھائی پوری کر سکتے ہیں مطلب کچھ پیسوں میں یہ نہیں ہے کہ زیادہ ہی پیسہ ہو جس کے پاس وہی زیادہ مطلب عمدہ تعلیم حاصل کر سکے اور باہر جی جی باہر دور دراز میں جو لوگ ہیں اپنے تو وہ جو ہے وہ ویڈیو کالنگ کے ذریعے ایک دوسرے کو انسان دیکھ سکتا ہے ہاں مل سکتا ہے رو برو ہو سکتا ہے اور مطلب کنیکٹیوٹی بنی رہتی ہے
ہاں اور ہاں اور اس طرح تعلیم ہر شخص تک پہنچتی ہے نا چاہے وہ کسی بھی جگہ رہتا ہو اور مختلف ایجوکیشنل گروپس ہوتے ہیں چینلز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کو اگزامز کی تیاری جو کراتے ہیں کیریئر گائڈ گائیڈنس اور نئی اسکلس سکھاتی ہیں اور اگر ہم اگر ہم دیکھیں گے کاروبار میں کاروبار میں بھی اسی طرح جو سوشل میڈ یا ہے اس کا اہم رول ہے آج کل سوشل میڈیا بزنس کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
اگر ہم دیکھیں گے چھوٹی اور بڑی کمپنیز اپنی پروڈکٹس کی ایڈوانس جو ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں نا فیس بک اس انسٹاگرام پہ یوٹیوب کے ذریع کرتے ہیں ہے نا
جی
اور اگر ہم دیکھیں گے آن لائن شاپنگ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو روزگار مل ملتا ہے اس سے
جی جی
اچھا اب آپ نقصانات بتاؤ گی اس کی سوشل میڈیا
تو آ نقصانات تو بہت سارے ہیں دیکھیے آج کل بچے بنا موبائل کوپ رہتے نہیں ہاں ان کو موبائل چاہیے کھانا کھانا ہے تو موبائل چاہیے آیت نیچے ہوگی نا نہیں ہے جی ہاں
کہ اگر اس میں ہم دیکھیں گے نقصانات بچے آج آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں گے بچے کو اپنے ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہوتا ہے اور اگر ہم ماں باپ کے بھی دیکھیں گے ان کو بھی اب اپنے جو ہے بچوں کے لیے وہ وقت نہیں ہوتا ہے اصل میں کیا ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں گے جو اگر بچہ پیدا ہوتا ہے گھر میں تو اگر اس کو کھانا دینا ہوگا وہ تب تک نہیں کھاتا ہے جب تک اس کو فون نہ دے ہم اورمج مجھے لگتا ہے اس جو یہ سوشل میڈیا ہے اس سے ا کیا ہو گیا اس سے بہت آلسی لوگوں میں آ گئی یہ پہلے پہلے کیا ہوتے تھے ہم شاپنگ کرنے باہر نکلتے تھے یا ہمارا گھر کا کے لیے کچھ لانا ہوتا تھا ہم باہر نکلتے تھے لیکن اگر ہم آج آج دیکھیں گے آج اتنا لوگ آلسی بن گئے ہیں کہ ان کو گھر میں ہی سب کچھ چاہیے
جی اور سب چیز مہیا ہو جات ہے نا گھر میں آسانی سے
وہی نا وہی وہ بھی ایک طرح سے نقصانات ہیں دوسری نقصانات اگر ہم دیکھیں گے جو آن لائن شاپنگ ہوتی ہیں جو کہ ہمارے جو بھائی ہوتے ہیں جو بزنس کرتے ہیں آف لائن میں ان کا جو روزگار اس پہ بھی اس
اثر ہاں اثر ہو رہا ہے بجھانے کے ان ا کا زیادہ ان کا نہیں چل رہا ہے نا ان کام دھندہ نہیں چل رہا ہے اتنا زیادہ جتنا پہلے چلتا تھا یہ آن لائن بہت سارے لوگوں کو بے روزگار بھی کر دیا ہے
اور یہ جو سوشل میڈیا یہ ایک انسان کو تنہا پسند بنا بناتا مطلب کہ انسان چاہتا ہے کہ میں تنا ہی رہوں
جی جی صحیح فرمایا آپ نے
لوگ اصلی جو زندگی ہے وہ اس سے دور ہوتے ہیں اور اس پہ صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے زیادہ دیر تک موبائل اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سے آنکھوں کی روشنی کمزور ہو سکتی ہے اور ہم چھوٹے چھوٹے بچے بولتے ہیں ہمارے کمر میں درد ہو ہیں لیکن اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ زیادہ فون چلاتا ہے ہر وقت نوٹیفیکیشن دیکھنے کی عادت ذہنی دباؤ اور پریشانی کا
جی جی جی اور رات میں تو ٹائم بھی اور سونے کہ جاگنے کا لوگوں کا بدل گیا نا ٹائم سے کہاں سوتے ہیں لوگ موبائل کے چکر میں رات میں جگ تے ہیں دن میں دیر تک سوتے ہیں صحت پہ بھی اثر ہوتا ہے صحت بھی خراب ہو رہی ہے لوگوں کی
اور جھوٹی خبریں اور سائبر کرائم اگر ہم دیکھیں گے تو مطلب سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور افواہیں بہت تیز پھیلتے ہیں
جی جی جی جی اور وہ ا اور اس سے بھی نا یہ بچے جو کم عمر کے بچے جو سوشل میڈ یہ ہم بچے اتنے زیادہ مطلب وہ چیزیں مطلب فالو کرنے لگتے ہیں کہ اس کو جو ہے مطلب اس ٹائپ کا ہی بہیو کرنے لگتے ہیں بچے
بالکل بالکل اور کچھ لوگ غلط معلومات ا پھیلا کر دوسروں کو گمراہ کر ہیں نا مطلب کوئی ڈالتا ہے فیس بک پہ ای سے ہی وداؤٹ اینی انفارمیشن مجھے بھی لگتا ہے
جی جی جرم بھی بڑھ رہا ہے
اور جو آن لائن فراڈ ہوتے ہیں آج کل ہائیکنگ ہوتی ہیں اور ا اور بھی سائ سائبر جو سائبر کرائم ہوتا ہے مجھے لگتا ہے اسی لیے ہمیں کیا کرنا چاہے ہمیشہ احتیاط سے سوشل میڈیا اس استعمال کرنا
استعمال کرنا جی اور اس کا صحیح صحیح یوز کرنا چاہیے سو مطلب تو زیادہ بھی نہیں اب ریلس وغیرہ دیکھیے نا کتنے آتے ہیں فالتو کے اس میں ویڈیو بنا بنا کے ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں پوڑتا پن دیکھنے کو ملتا ہے نہیں اس سے مطلب تھوڑا سا اپنا مطلب جو مطلب یہ سوشل مطلب سوشل چیزوں کو وہ خراب کر رہا ہے مطلب غیر طریقے سے دکھا رہا ہے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں وہ تو سب دیکھ مذہب دین کو بھولتے جا رہے ہیں
اور کیا اور ا جو ا اپنی مجھے لگتا ہے جو اپنی ذاتی ما معلومات ہوتی ہیں جیسے کہ پاس ورڈ ہوگا اور غیر ذمہ دار شکس اس کو نہیں دینا چاہیے آج کے زمانے میں
جی جی جی اور وہ اے اے آئی بھی چلا ہے تو اس میں بھی دیکھیے نا فوٹو ہے اس میں سے کس کی فوٹو کہاں کیا بنا دیں گے سب
وہی نا
ہاں یہ سب چیزیں تو یہ سب چیزوں میں ڈر بھی لگتا ہے ہاں اب دیکھیے ہم لوگ تو مطلب جیسے بڑے ہیں وہ سمجھدار رہے لیکن جو تین اس کے بچے ہوتے ہیں نا ان کو یہ سب چیزوں سے کیسے مطلب آپ کو ہینڈل کرنا ہے کیسے یہ سب چیزوں سے بچانا ہے یہ سب معلومات مطلب بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے
بالکل بالکل
ہاں تو یہ سب چیزوں سے تھوڑا سا اوپر والا
کہ مطلب ایسی ٹیکنالوجی ہے بھائی مجھے نہیں لگتا ہے کہ جو اٹھارہ سال سے کم اچھا ہوگا اس کو فون مجھے لگتا ہے نہیں دینا چاہیے
نہیں دینا چاہیے نہیں تو یہ نا اپنے ملک میں یہ جاری ہے باہر ملکوں میں یہ اس میں بین لگا ہوا اٹھارہ سال پلس والے بچے ہی یوز کر سکتے ہیں یہ اور اپنے یہاں کوئی ایج ایج لمٹ نہیں ہے نا اپنے یہاں
بالکل بالکل
تو یہ سب سے غلط استعمال ہو رہا ہے اس ٹائم جو مطلب اس ایج کے جو بچے ہوتے ہیں نا تو تھوڑا سا مطلب ہارمونس چینج بھی ہوتے ہیں تو بچے اگریسیو بھی ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں مطلب غلط بھی اس کو اپنا لیتے ہیں اور ان کا صحیح صحیح اور غلط میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتے ہیں
بالکل بالکل چلو آپ سے بات کر کے بہت سیکھنے کو ملا
جی جی چلیے ٹھیک ہے ہم کو بھی بہت اچھا لگا آپ سے چلیے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ
ہ